ہلو
تووج آ رہی ہے کیا
جی آ رہے بالکل السلام علیکم بھیا
ہاں بھائی جان بک بھائی جہ بتاؤ کیسے ہو
بس بڑھیا آپ کیسی بات سنائیے
الحمد للہ وھائی جان ٹھیک ہے فی الحال آپ بتائیں آ کی فیملی میں سب کیسے ہیں
جی سب اللہ تعالی کی کربا سے سب کھہ رہے تھے اللہ کی دعا بنی ہوئی ہے فیملی پر میں نے سوچا کہ بھائی جان کو کال کر لوں یہ بات ت جو ہے تھوڑا آپ اس سمے آپ کیا کر رہے بھائی جان ویسے
م جان کچھ نہیں اھی تو موسم کے دیک رہے ہیں م میںے لے رہے ہیں اب تو موسم اچھا رہا ہے ابھی بر آئے ہیں
جی جی مزے لیجیے بھائی جان موسم کا آنند ہے اٹھائیے کیونکہ موسم ہر روز آناس ایسا نہیں ہوتا ہاں جی بھائی اور
اور بتائیں آپ کیا کر رہے ہیں اس وقت
سب خہریت ہیں گھر پر بار میں سب خہریت ہیں آپ کے گھر پر بار میں سب کیسے ہم ممی جان کیسے ہمپ کے
الحمد للہ بائی جان امی جان ابو جان سب الحمد للہ خریت سے ہیں فی الال تو سب ٹھیک
جی جی اچھے بھی ہونے چاہیے اللہ تعالی کی ہونی چاہیے کیونکہ سب گھر پروار میں خش ہوں گے تبھی آپ بھن تو بھ جان میرا آپ سے ایک سوال تھا بھائی جان
ج
کہ جی آج کل کے جو بچے بچے ہیں جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں نبی جو آج کل جو موبائل فون کادے کا یوج کرتے ہیں جس میں انسٹاگرام ٹیلی گگرام فری فائر انڈ ای س پلیٹ فارم کا یوج کر کے جو اپنے بھوشیہ کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں تو انہیں ہم پرییرت کرنے کے لیے انہیں ان سدار کے لیے ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے
جی آ ہم نے صح کہا آج کے ٹائ پہ کیا ہو رہا ہے وا جنریشن ہو رہی ہے جین جی جنریشن ان کو کیا ہے موبائل کییاد فرطلب موبائل زیادہلانے لگے انٹرنیٹ کے ٹائ پہ یہ فیچر کا زمانہ ہے یہ آئی فائیو جی کا جو کیا ہے بچوں کے ایک پاس ک آنے مجھے نیٹ آتا تو کیا بچہ ابھی دیکھ رہے ہوں گے پہلے کے ٹائم پہ یہ نہیں ہوا کرتا تھا آپ جانتے ہوں گے آپ بھی ہوئے گ اب بھیڑی عمر ہوگیپ
جی جی جی بالکل بالکل بھائی جان یہی میرا ماننا ہے کہ پہلے تو اے مجھے ڈاٹا تھا نہیں پہلے ایک جی بیی پو بیس روپیا پچیس روپیہ ایک جی بیی کرتے آج کل کیا ہے کہ جو آج کل انلمٹڈ ڈاٹا ہے نا وہ ہو رہا ہے تو اس سے بچوں کو کوئی دقت نہیں رہی ہے پورے دن کھانا کھا نہیں رہے پور نیند بھی پوری نہیں کر رہے ہیں جسے پورے دن اور رات موبائل فون کا استعمال کر رہے ہیں جس سے ان کے مانسک اور شارییرک فزیکل بھی کافی پربؤ پڑ رہا ہے تو انیں وہ
بھائی ج نہیں کہہ رہا تھا میں سے آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہو کہ ان کی مانسکیو پر فرق پڑ رہا ہے ایک کیا وجہ میں سے آپ دیکھ گ آپ اپنے ٹم پہ دیکھیں گ آپ نے موبائل دیکھ ک گ زیاد ت آپ کو بتاؤ گا آپ جو چھوٹے تھے سات آٹھ سال کے زمین میں ہے نا آپ موبائل چلا ہم نے موبائل چلا تو کیا آجلپ جی جنرین ہے ان کو کیا ہوتا جس آپھوٹوے بچے دھتے
جی جی جی بالکل بالکل میرے گھر پرریوار میں بھی کافی بچے ہوئے ہیں تو میں انہیں دیکھتا ہوں تو وہ سارے دن فون میں لگے ہی رہتے ہیں وہ ہاں اسکول سے ن امرک ملتا ہے سو اس سومبر کو بھی پورا نہیں کر پاتے ہیں وہ پورا دن موال پ فون میں یہ اسکول سے آیا بیگ پھینکا اور موبائل میں موبائل پکڑا صبح ناشہ نہیں کیا موبائل چلا کر جب اسکول جاتے ہیں تو میرا بھی یہی ماننا ہے کہ وہ سب اپنے بھی موبائلیکتے ہوں گے تو انہ میں موبائل کا کافی پرباؤ پڑا ہوا ہے موبائل ل طرح انہیں باند بھی لیا ہے
بالکل بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں بالکل یہی ہے کہ آج کل کی جنریشن میں یہی تو پروابلم ہو رہی ہے کہ وہ موبائل کے اوپر اتنا ہاوی ہو گئے ہیں کہ وہ فکر نہیں لیتے کہ اپن کے آس پ بس پریوار میں کوئی انسان بھی بیٹھا ہے کوئی بھی بغل میں بیٹھا ہے یہ اپن کے بھی ہے آج کل آ دیکھتے ہیں بچوں کی نہیں ہے یہ اپن کے جیسے اپن ہے نا اٹھارہ انی سو لڑکے کتنے بھی ہیں ان کو بھی یہی پرابلم ہے کہ وہ بھی موبائل چلاتے ہیں آپ دیکھو گا
آج کل کے جو اٹھارہ سے انیس سال کے جو نوی ا قبال بچے ہیں جو گزورا وسستہ کے بچے ہیں جو آج کل انسٹاگرام پر پراپر انسٹاگرام یوٹیوب جیسے کہ ان فلوئنسر دیکھ لیجیے اب یوٹیوبر دیکھ لیجیے ان سارے کو پرییرت ہو کر آج کل وہ پڑھائی لکھائی چھوڑ کر وہ انسٹا اور یوٹیوب پس پیسہ کمانا چاہتے ہیں لیکن ایک چیز صحیح ہے چلو پیسہ کما رہے ہو جی جی جی تو یہ بھی بات صحیح ہے چلو پیسہ کمائیے پر لیکن سب سے زیادہ اہمیت تو آپ پڑھائی کو دیجیے ہاں جی بھائی جان
جی آج کل دیکھ آپ پہلے کے ٹائم پہ دیکھے ہوں گے اپ اپن جب اسکول سے آیا کرتے تھے تو کیا کرتے پھییکتے چ کرکٹ وغیرہھیلنے چلے گا
جی جی جی ج پہلے ہم اسکول سے آیا کرتے تھے تو پہلے اپنا ہوم ورک پورا کرتے تھے اور پھر کرکٹ وغیرہ ان ساری چیزوں میں گیم کھیلنے چلیے جاتے تھی لیکن آج کے جو بچے بچے ہیں جو کرکٹ وغیرہ ان ساری کھیل کود پر لگ بور کر ان ساری چیزوں پہ دھیان نہ رہ کر کے ان لوں کو موبائل فون پر ادھک دھیان ہے تو اسی وجہ سے ان کے بھشیہ کے ساتھ کافی کھلواڑ کیا جا رہا ہے
میں آپ سے بول تو کہہ رہا ہوں کہ جنریشن ایسی آ گئی ہے ن آپیکھ کی میں آج کے ائم پہلےٹائمہ اپ موبائل چلا کرتے تو اور کیا آج کے ٹائم پہ موبائل یہ آ گیا کہ اپن یہ آئی فیچر کے دوارا ایک تو جنریٹن کر سکتے
جی جی جی جی جی بھائی جان جی بھائی جان میرا ماننا کی آج آج کل کے جو بچے ہیں نا موبائل فون کا اتدھ گات ا سے زیادہ
ہاں آ دیکھتے گے اپن سےیا یہ جانتے ہیں وہ آجل کیا ہے نارمل جو اپن کے بچے اپن جیس بار کی کلاس اپن پاس کر لیجیاؤ اور اپن کے سھ میں جو پڑھنا ہے نا اپن کے جونئر ہیں جو کیا ہے آج کل آن لائن کلاسز زیادہ لیتے ہیںب میں بھی لائبری جا ہوں تو میں بھی آن لائن کلاسز لیتا ہوں جو کیا ہے اس میں زیادہ اس کی فائدے بہت زیادہ بھائی جان اس کے فائدے آج کل کیا ہے ان کے فائدے بھی ہوتے ہیں
آن لائن کلاسز کے بہانے سے گھر والوں پر سے موبائل فون ان ساری چیوں کو لے لیتی ہیں اور پھر کا صحیح استعمال نہیں کرتے تو صب مو جیسے انسٹاگررام سوشل میڈیا پر ادھ سے ادک ٹائم دیتی ہے اسکرین ٹائم خود کو دیکھ دیتے ہیں پڑھائی لکھائی پہ دھیان نہیں ہے جس کے س ان کے بوشیہ کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے تو اس ساری سمسیا کود ندارن کرنے کے لیے ہمیں اپنے بچوں پر نگرانی کرنی ہوگی جس سے ادک سے ادک انہیں سمے پڑھائی لکھائی کی اور پرییرت کرنا ہوگا
ہاں اپن کو یہ فکر لین پائیے اپن کو اپ انسان اپ اپن بڑھے اپن ان کے اپ ان سے بڑے کاموں کو فکر لین چاہے کہ ان کو ان سے مفظے ایک تو کیا ہے ان کے جو امی ابو ان کو بھی فکر لینی چاہیے کہ کیا ان کو فون سے دور رکھیں اگر وہ فون سے دور نہیں رکھیں گے تو کیا وہ ان کی جو جنریشن اگر وہ بھی بڑے ہو گے ن تو وہ یہ دیکھیں گے کہ ا اپن موبائل چلا رہے ہیں تو اپن کی جو بچے ان کے بھی اگر وہ بڑے ہوئ گ تو وہ بھی اپنے بچوں کو یہ صلاح دیں گے کہ تم بھی موبائل چلائے موبائل سے یا اپنی زندگی چل رہی ہو موبائل کیا اپن کو خود کو فکرنی چاہیے اپن کو سدھریں گے ناپ اپ سدھریں گے نا جب اپن دوسروں کو سداریں گے آج کل آپ دیکھ رہے ہوں گے آپ کتنے سال کو آپ ہوں گے اٹھہ انی بیس سال کے
جی جی بالکل بھائی جان تو میرا بھی یہی ماننا ہے کہ ہاں جی بھ جان گئے بچوں کو موبائل فون سے جتنا ہو سکا جتنا دور رکھیں اپنے بچوں کو کیونکہ موبائل فون ایسا یہ نہیں کہ ماحول فونوں خراب بھی ہے ہر سکٹی کے دو پہلو ہوتے ہیں ہیڈ ایئرٹیل اسی طرح ہر ایک چیز کی کمیاں اور خوبیاں چاہی چ ہوتی موبائل کی ایسا نہیں ہے کہ کمیاں ہی کمیاں اس کو خوبیاں بھی ہیں جیسے آن لائن کورس اور آن لائن پڑھائی دی کہ گھر کا سدسیہ کہیں باہر رہتا ہے تو اس سے وارتالاپ کرنے کے کے لیے ویڈیو کال اور ویسے وائس کال اور کسی ٹرین یا بس کا سمے یا پت پہنچنے کے لیے موبائل فون یا انیہ چیز کی جانک لینے کے لئے موبائل فون کا استعمال کیا جا سکتا ہے پر کیا ہے کہ آج کل کل کے بچے ان ساری چیزوں کو نہ دے کر کے اسے سوسل میڈیا اپنا پالتو ہوا ٹائم خراب کرتے ہیں تو انہیں چیزوں سے سے ان کے بکش کے ساتھ کافی فلوڑ ہو رہا ہے
ہاں بھائی جان آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہو کہ آج اس ائم پہ کیا بچہ زیادہ فکر ان موالک کی رہتی ہے دما کامنے بچے سپنے وغیرہ ب کو موبائل کے آتے ہوں گے تو کیا بھائی جان آ کل آپ دیکھ رہے ہو گے نا کہ اب آج کے ٹائم پہ اپن بڑے بڑے بھی کیا ہوتا ہے کہ اپن موبائل کے ذرہ گھسے تھے آپ دیکھا ہوگا کہ ا ایک سے ایک دو دو گھنٹے ریل رسکال کرنے میں نکال دیتے ہیں بچہ ہ آپھوے چھٹے بچے بھی اپ کانا بھی کھے ہیں تو ب یہ موبائل دیکتے ہیں وٹیوب وغیرہ کوئی نہ کوئی شارٹس وغیرہ دھ ہیں کیا آج کے دماغ دن چلے ایسے ہو گئے انسان کے پہلے کے ائم پہ اپ کیا کرتے اپ کی صحت اچھی اس لیے دیا کرتی ت اپن گھر سے آیا کرتے تھے وہ کھیلنے نکل جایا کرتے فالتو کی ب ب کرا نہیں کرتے تھے نہ کوئی بات کرتے تھے دوست بنایا کرتے تھے پہلی بات تو دودھ بنانے سے انسان ڈپریشن سے دور رہتا ہے
پہلے کے زمانے میں لوگوں کے کافی دوست ہوا کرتے تھے لیکن آج کی جنریشن میں کسی بھی ایک کا دوست نہیں ہوتا کیونکہ جو بھی دوست ہوتے ہیں وہ آن لائن پلیٹ فارم فورم میں انسٹاگرام اسنیپ چیٹ فیس بک ان ساری چیزوں کے دوست ہوتے ہیں تو میرا بھی یہی ماننا ہے کہ بچوں کا پڑھائی کی طرف سے ان ساری چیزوں سے کافی دھیان بٹھا ہوتا جا رہا ہے ان کا جتنا ہو رہا ہے اتنا سوشل میڈیا ان ساری چیزوں پہ ادک دھیان دے رہے ہیں اور کہیں نہ کہیں اس چیزن مے کہیں نہ کہیں اس چیز کے ذمہ دار ایں لوگوں کیوں ہم نے ان کو موبائل فون دیا ہے ہم نے یہ س پل سے سوچا نہیں تھا کہ یہ موبائل فون کا صح استعمال کریں گے یا غط تو ک اس چیز کے ذمے دار ہمیں لووں کو ٹھہرانا ہونا چاہیے اور ہمیں لووں کو ان کے بوش کے ساتھ سدار کرنے کے لیے قدم اٹھانا چاہیے
بالکل بالکل
ہے نا جو ہمارے دیش کا آنے والا بوشیہ ہے اس بوشیہ کے ساتھ ہم کھلواڑ نہیں کر سکتے
آپ نے بالکل سحج بات کی بالکل صحی بات کی آپ نے بالل بالکل آپ میرے کو ب تو بہت اچھی لگی کہ مطلب اپن میں کچھ فکر نہیں لے رہے اپن انسان کو خود کو فکر لینی چاہیے کہ کیا کریں کیا نہیں کریں لیکن کیا ہے آج کی جنریشن میں اپن ہی تھوڑےال ہوگا جیس آپیکھ گ پہل ٹائم پر کرکٹ وغیرہ کھ بھی ایکٹیویٹی کرتے تھے ٹی آج کے ٹائم پہ ریل اسسٹال کرتے ہیں اور فالتو کی بگ بت کرتے رہتے مطلب دوست بھی نہیں بنایا کرتے آج کل دوستوں سے فیملی سے سب دور رہے کے خود ہی موبائل میں لگے
جی جی جی جی پہلے کے زمانے میں تو کتنا فیملی یار پڑوس رشتے نے رشتے دار کن سے اتنا لگاؤ تھا کہ آج کل کی جو جنریشن ہے وہ اتنا لگاؤ نہیں رکھتے وہ ان ساری چیزوں سے دور رکھتے ہیں وہ اگر سوسل میڈیا کوئی اپنا سب کچھ مان لیتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے بوشیہ تک کافی کھلواڑ ہو رہا ہے وہ سماج سے بھٹکتے ہوئے جب بھٹکتے بھٹک رہے ہیں اپنی سماج سے جو سماج سے دور جا رہی ہے تو انہیں ان ساری چیزوں کو نرمان کرنے کے کے لیے ہمیں ان کے بھوشیہ کے بارے میں کافی یوجنائیں بنانی ہوں گی اور ان سے وچار ومرش کرنے چاہیے کہ آپ کیا کر رہے ہو کیسے کر رہے ہو ہمائی یہاں
سمھا چاہی کہ کو ایکٹیوٹی بھیضرور ہے اپن جس مبائل وغیرہ چل رہے ہیں تو ان کو یہمجانا یہن کوئی ایکوٹی کھیل کو میں لگنا چاہی جیسےن کی صحت بھی صیح ہے آج کل کے بچے
ہاں یہی میرا ماننا ہے کہ فزیکلی سوستھ رہنے کے لیے آپ کو کھیل کود ان ساری چیزوں کی بہت ضرورت ہوتی ہے تو تو ہمیں ان ساری چیزوں پہ دھیان دا چاہیے پہلےن تم نے د ا ہوا کہ گاں شہر میں کتنے سارے کھیل ہوا کرتے تھے گیم ان کو گیم جس میں بچے کافی سارے باگ لیتے تھے لیکن آج کل کی جنریشن کے بچے چیزیں وہ بہت کم ان ساری چیزوں میں دیتی ہیں کیونکہ وہ سوچ ل میڈیا اپ ادک سوم کو بتے ہیں سوشل میڈیا پر جیسے جد لگی رہتی ہے کتنے لائق ہوئے ہیں تیرے کتنے ویوز آئے ہیں تو ان ساری چیزوں کی ان میں پرتیسپردھا زیادہ ہے تو ان چیزوں کو میں ان سمجھانا چاہیے کہ ہاں ہاں م جی بالکل تو جی جی آپ جی جی بھائی بہت اچھا لگا السلام علیکم بھائی جان
بھائی جن ٹھیک ہے